ہیلو ہیلو
ارری آواز آ رہی ہے کیا
ہیلو
ارے آواز نہی آرہی
جی سسلام و ععلیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہو
ہاں میں بلکل خیریت سے ہوں اور مزے سے ہوں تم سناؤ
اچھا میں بھی بلکل خیریت سے ہوں بس نا بیٹھے ہوئی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ہمارے یہاں پہ نا بارش ہو گئی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو نا سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہیلو سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بلکل بھی
آواز تھوڑا نیٹورک کا پروبلم ہے باقی تو
جی ہاں بلکل جی ہاں اب آپ کی آواز آ رہی ہے
ہاں وہ تھوڑا نیٹ ورک کی سمسیا ہے نا اس وجہ سے تو میں کہہ رہا تھا کہ موسم بہت سا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم ہے اور میں بھی اس موسم کا لطف اٹھا رہا ہوں تو بہت بڑھیا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل ویسے نا آج نہ میں سوچ رہی تھی کہ آج نہ ہم موبائل فون کے بارے میں گفتگو کرے ہیں تو نہ کتنا اچھا رہے گا
ہاں بالکل بلکل ماشاء اللہ یہ تو بہت بڑھیا ہے بہت اچھا موجوع ہے ابھی جو آج کل موبائل فون ہے وہ انسانی زندگی کے لیے جو ہے اہم حصہ بن گیا ہے نا اس وجہ سے موبائل فون بہت ضروری بھی ہو گیا ہے تو ماشاء اللہ بہت بڑھیا موجوع ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل بلکل صحیح فرمایا جی آپ نے موبائل فون کی مدد سے نا دور بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں ان سے نا آسانی سے سمپرک کر سکتی ہے ہاں نہیں پہلے تو نہیں کرتے تھی اب کو نا کچھ سوچنا بھی دینی ہوتی ہے تو ایک سیکنڈ بھی نہی لگتی ہے
ہاں بلکل بلکل ماشاء اللہ آپ نے یہ بہت صحیح کہا کیوں کہ ہمیں جو دور بیٹھے لوگوں کو کوئی بھی پیغام بھیجنا ہوتا ہے تو وہ سیکنڈوں کا کام آسانی سے ہونے لگا ہے تو کافی بہت زیادہ اچھا سدھار ہوا ہے اور موبائل فون و صرف بات کرنے کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہمیں جو تعلیم کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل بلکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ویسے نا پہلے کے جمانے میں آپ نے دیکھا ہوا کہ یا تو کبوتروں کے دوارا یا ڈاکیوں دوارا خط بھیجا جاتا تھا تو کتنے دن لگ جاتے تھی بھیجنے میں
ہاں بلکل بلکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت صحیح کہا اور صحیح بات ہے کہ پہلے کے سمے میں بہت سیادہ سمے لگ جاتا تھا کافی س نہیں لیکن اب تو ایسا نہیں رہا کیونکہ موبائل فون نے جو انٹرنیٹ ہےنا اس نے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے اور جو ودارتھی ہے نا تو وہ موبائل فون کے مادھیم سے جو پڑھائی اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل ایسے ودارتھی موبائل فون کے مادھیم سے آج کل آپ نے دیکھا ہوا کتنی آن لائن پڑھائی کر رہا ہے اور میں بھی نا کبھی کبھی پڑھائی سے جڑی ہوئی ویڈیو دیکھ لیتی ہوں جب کبھی میں چ کےن دیکھ لیتی ہوںائل فون پر
ہاں بلکل بلکل بلکل میں بھی کیونکہ جو موبائل فون ہے اس کئی ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے اور میں بھی موبائل فون کے ذریعے جیسے کہ یوٹیوب ہے تو اس پر بھی نئی نئی چیزوں کو سیکھنے میں آسانی رہتی ہے اور ہاں ہے موبائل فون کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو نقصان بھی ہوتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح تھا موبائل فون کے نا بہت ہی زیادہ نقصان ہوتے ہیں کی نا کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اگر جیادہ است موبائل فون کو جیادہ استعمال کیا جائے تو نا وقت برباد ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو نا وقت برباد ہوک ہو چکا ہے
ہاں بلکل بلکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا اور ہاں موبائل فون کے ذریعے ہم لوگ اپنا بخت بھی برباد کرتے ہیں ہاں موبائل جیسے کہ سوشل میڈیا کا ادیھک استعمال کرنا اور اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے جیسے کہ کچھ بھی گیم وغیرہ کھیلنے کھیلنا کھیلنے لگنا اور کچھ کام نہ کرنے کی بجائے موبائل فون کا استعمال کر لینا تو موبائل فون کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ ہم اپنا بخ تو ادک سے ادک برباد موبائل فون کے کارن ہی کر رہے ہیں اگر ہم اپنا بخت برباد نا کریں اس وقت کو کچھ ہی اور کام میں لگاتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا اور اب اپنی سمے کا سداپیوگ بھی کر سکیں گے
جی ہاں ماشاء اللہ آپ نے بلکل صحیح ہاں اس سے نا پڑھائی کا ر کچھ زیادہ ہی اثر پڑتا ہے موبائل فون سے
ہاں بالکل بالکل بالکل آپ نے بہت صحیح فرمایا ہاں ہاں ہ ہاں ایسے اثر تو پڑتا ہی ہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ جیسے موبائل فون ہے نا تو وہ اپنے جو پریوار ہے اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو موبائل فون کا استعمال نہیں کرنے دیا جائے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جو سوشل میڈیا میں مس بھول رہتے ہیں اور پڑ جو ان کی پڑھائی پر بہت اثر ڈال سکتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل بلکل سہی آجی آس نا ہمیشہ نا موبائل فون کا اپیگ کرے نا تو سمجھداری سے کرنا چاہیے جرورت کے مطابق استعمال سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے
ہاں بلکل بلکل میں تو ایسے ہی کرتا ہوں موبائل فون کا استعمال کے انسار ہی کرتا ہوں جیسے کہ میں مجھے دن میں کچھ زیادہ جیسے کہ آن لائن ٹرانجیکشن ہو گیا اور کئی ساری چیزیں کچھ سیکھنا ہے تبھی میں موبائل فون کا استعمال کر ہوں باقی ایسا استعمال میں موبائل فوندے نہیں کرتا ہوں ویسے بھی آپ کے جو پریوار ہیں ان کے پاس کتنے موبائل ہیں
جی ماشاء اللہ میری امی کی بات نہیں میرے ابو کے پاس میں بھی نہیں ہے میرے بھائی جان کے پاس میں میری میرے پاس میں اور میرے باجی کے پاس میں موبائل
ہاں بلکل بلکل میرے پاس میں جیسے کہ ہمارے امی ابو جان ہے تو ان کے پاس میں جو اسمارٹ موبائل ہے وہ تو نہیں ہے لیکن جو چھوٹا موبائل ہوتا ہے نا کیپیڑ والا وہ ہے تو بڑھیا ہے آپ بھی موبائل فون کا کم سے کم مطلب استعمال اس کا سیمت سمے کے لیے کرو اور ج کچھ ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ نکالی میں یا کچھ نیا سیکھنا ہے تبھی موبائل فون کا استعمال کرو
جی ہاں ماشاء اللہ یہ بہت اچھی عادت ہے نا نا موبائل فون سے تصویریں لینا بھی آسان ہو گیا یعنی پہلے تو آپ کو پتا تھا س نکاح وغیرہ ہوتی تھی تو پہلے نکاح وغیرہ میں فوٹو گرافر ہوتا تھا تو سال اور دو سال تین سال لگا دیتا تھا وہ فوٹو نکالنے کا اور آج کل تو کیا ایک منٹ بھی نہیں لگتی ہے موبائل فون سے فوٹو کھینچو آرام سے تصویریں ڈالو انسٹاگرام پہ یا واٹسپ پہ کسی پہ بھی لگا دوو
ہاں بلکل بلکل ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بہت صحیح کہا کیونکہ جو ہمارے کچھ خاص پل ہوتے ہیں تو ہم ان کی تصویریں اور تصویریں جو موبائل فون کے مادھیم سے جو کم اپنی جو تصویریں ہوتی ہے جو دنیا بھر کی تصویریں یا کچھ بھی ہو تو میںپ انی سے کیید کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کی وجہ سے جو دنیا کی معلومات ہیں وہ بھی موبائل فون کے ذریعے ہمیں مل جاتی ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہے ہو جی آپ ویسے نا آج کل تو کیا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا کی ہی معلومات بھی موبائل پر مل سکتی ہے یہ پہلے نہیں ملتی تھی
ہاں بلکل بلکل ماشاء اللہ آپ نے بہت صحیح کہا اور جیسے کہ موبائل فون کے ذریعے ہمیں غلط جانکاریاں بھی مل جاتی ہیں تو ہمیں ساؤدان رہنا بھی چاہیے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل صحیح فرمایا جی آپ نے ساودھان رہنا چاہیے اور نا ہر خبر پر نا ترنت یقین نہیں کرنا چاہیے میں موبائل فون فون کی جیسے کہ کوئی نیوج آئی ہمیں نا ترنت یقین نہیں کرنا چاہیے
بالکل بالکل جو موبائل فون ہے ہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ ہمیں کچھ بھی جیسے کہ ترنت ہمیں کسی بھی جو نیوز ہے یا جانکاری ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو جانکاری کے بارے میں کچھ اچھی جو سو سوچے ہیں ان سے جانکاریک چے کر ہمیں کسی چیز کے پر آسانی سے بادوسہ وشواس کرنا چاہیے لیکن ہاں صحیح ہے کہ موبائل فون نے جیسے کہ ہماری زندگی کو بہت سارا آسا بنا دیا ہے
ہاں جی ماشاء اللہتے نا ہوگا کہ آج کل کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نا کتنا موبائل فون چلا آے کہ آنکھوں کو دیکھا ہوگا اتنی کمزوراں کے ہو جاتی ہیں ابھی سے چھوٹے چھوٹے بچوں بچوں سے ہی
بالکل بالکل ماسء اللہ یہ رب نے بہت صح فرمایا ہاں یہ تو ہے ہی کیونکہ جو تو موبائل فون کا استعمال اگر غلط طریقے سے کیا جائے جیسے کہ آپ نے کہاں چھوٹی چھوٹی بچوں کی آنکھوں میں دقت آ رہی ہے تو یہ تو دقت کی سمیا تو سبھی لوگوں کو رہے گی جو موبائل فون کا دے کے یوز کرتا ہے تو بچے ہیں ہم پھر بھی کچھ ہم سکھا سکیں گے کہ موبائل فون کے کیا کچھ اور موبائل فون کا سیمتری یوز اچھا رہتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بلکل بلکل صحیح فرمارہے جی آپ ہمسے آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو دونوں بلکل بھی صحیح لیکن جو ان کی امی جان وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے نا بچوں کو موبائل فون پر
ہاں بلکل بلکل ہمیشہ رہ گئی ہے کیونکہ اگر بچہ کچھ کھیل نہیں رہا یا رو رہا ہے تو ماں باپ بھی اسے موبائل فون پکڑا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسے موبائل فون کی لت لگ جا یی ہے تو وہ موبائل ان کے بنا تھوڑا رہنے میں تھوڑا سہج فیل کرتا ہے کیونکہ محسوس کرتا ہے نا جیسے اگر تم اسے موبائل نہ دو تو وہ رونے لگے گا یا روئے گا تو ایسی آج میں رہ جاتی ہے تو ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں موبائل فون کم سے کم دیا جائے
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل آج کل کے بچے ہیں جو نا گیم کھیلتے ہیں کہیں پر جی وغیرہ لوڈو وغیرہ کچھ نہ کچھ کھیلتے رہتے ہیں موبائل فون پر
ہاں میں تو یہی کہوں گا کہ موبائل فون کا سیمت اپیوگ کرو اور اپنے جو پریوار والے ہیں ان لوگ بتاؤ کہ موبائل فون کا استعمال ادک نا کریں موبائل فون کا استعمال اتنا ہی کریں جو کام لائق ہو کیونکہ یہ موبائل فون کے ذریعے ہم اپنا سمے برباد کرتے ہیں اگر اس سمے کو ہم کسی انکسا میں لگائیں یا کچھ سیکھنے میں لگائیں تو بہت آسان ہوگا اور ماشاء اللہ مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگاتا اور تب تک آپ سے گفتگو کرکے بہت اچھا لگا
جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کرکے بہت زیادہ اچھا لگا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
جی جی خدا حافظ